السلام علیکم ہلو السلام علیکم
وعلیکم اللام اور کیسے ہو
ہا جی میں ٹھیک آپ بتائیں کیسی ہیں آج کل نہ کوئی خیر خبر نہ کوئی دعا سلام کہاں بزی رہتی ہو
ارے بس پو چو مت موسم کتنی راحت ملی ہے کہ تھوڑے گھومنے نکل کے تھے
ارے بہت بڑھیا کیا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی برک کر دی کہ آپ گھومنے نکل گئے ورنہ یہاں تو ہم گرمی میں سڑ رہے ہیں اچ مت ایسی گرمی پڑ رہی ہے یہاں تو اللہ گرمی میں ہم رہے ہیں
ارے نہیں یہاں تو خوب اچھی راحت ملی ہے خدا امت ہے کہ ہاں بارش ہوئی ہے
تھوڑی سی بارش ہو ہے بارش نے تو وہ کام کیا ہے جیسے چلتے طبے پہ پانی ڈال دیا اور بھی رہ بس اتنا زیادہ اور جسے کہتے نا گھومس سی ہو گئی ہے موسم تو سہاننا ہوا تھا بیچ میں یہ تو اللہ کی برکت ٹھیک ہے کم سے کم تھوڑی رات پڑی لیکن تم گھومنے نکلے ہوئے ہو وہاں کا تو موسم ہی بڑا سہاونا دل کش ہوگا اور کیسا ہے وہاں کا موسم
اچھا ہلکے ہلکے بادل ہو رہے ہیں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے
ارے واہ اتنا اچھا موسم ہے ایسے میں تو دل کرتا ہے اچھا کھانے کا اچھا پہننے کا اچھا اوڑھنے کا اس کا احساس ہی الگ ہوتا ہے نا کتنا خوبصورت لگتا ہے سب کچھ ان شاء اللہ اتنا سندر اتنا خوبصورت نظارے ہوںے ہ گے وہاں کے کہاں گئی ہو بہن تم گھومنے
یہی دلی کے پاس ایک جگہ پڑتی ہے وہاں پر
ارے واہ میں بھی اپنے بچوں کو کہہ رہی اپنے شوہر سے کہ ان کو لے کے چلتے ہیں صبح صبح پارک میں ہم بھی بچوں کو دکھائے وہاں کا موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے اور تھوڑا بارش ہو جائے نا بارش سے تو وہ جو مٹی کی خوشبو آتی ہے اللہ انشاء اللہ دل دل کو سکون ملتا جاتا ہے
ہاں جی بہت راحت ملتی ہے اور تھوڑا گھر سے الگ ہٹ کے ماحول بھی چینج ہو گیا ہے موڈ بھی چینج ہو گیا ہے
جناب یہ بات تو آپ نے صحیح کہی پر پتہ ہے والدان کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے بچوں کو جس طریقے کا بھی ٹائم نکالا جائے ب بچوں کے ساتھ ہم بزی رہے تو وہ چیز نا ایک الگ ہی ہوتی ہے
بالکل صحی فرم رہی ہو
ہوں
کو ملا یہاں آ کے کہ بس بتا ہی نہیں سکتی کچھ لفظ بھی نہیں ہے کہ کیا کہوں کتنا اچھا لگ رہا ہے
ہاں نہیں آپ نے بہت اچھا کیا میں تو کہ تو رہی ہوں آپ نے بسم اللہ کرا کم سے کم بچوں کو لے کے جانے کی زحمت کی میں اپنے شوہر سے کہ کتنے دن ہو گئے بچے بھی کہہ رہے ہیں امی تھوڑا صبح کے لیے اچھا سا ناشتہ بنا لو اور ناشتہ لے کر کے ہم بھی باہر گھومنے کے لیے چلیں گے اگر ہم باہر نہیں جا پا رہے تو کم سے کم تم یہیں پہ بلا لو ممانی پھپھوں کے بچوں کو بھی سارے کے سارے مل کر باہر ج کے کھیلیں گے کم سے کم ان سے ان کا شریر کھلے گا میں نے کہا ان شاء اللہ ضرور ایسا ہم کریں گے میں نے کہا میں نے اپنے شوہر کو بولا کہ تھوڑا نا انہیں کھیلنے ولنے کا سامان لا دو اور اگر ہم نہیں جا پا رہے تو کچھ نہ کچھ تو ایسا انتظام کرو کہ بچے وہاں تک چلے جائیں کم سے کم بچے بھارت میں
سب سے اچھا س ہے ریکٹ لیجے ریکٹ لے کے آپ پارک میں جائیے اور اجوائن کی پوری اور اچار آام ط اور لے کے جائیے اور تھوڑی سوکھی سبزی ہے اور آپ وہاں بیٹھ کے کھائیے کتنا لطف آتا ہے بتا ہی نہیں سکتی سی ابھی میں نے لنچ کھولا نہیں ابھی ہم آئے ہیں بچے ریکٹ کھیل رہے ہیں ہا چل رہ ہے مہنی پہلے ہ ہم تھوڑا گھومتے ہیں ٹہلتے ہیں
ہاں بیسملہ نہیں کیا اب تم نے نہیں بہت اچھا کیا تم ہمیں بھی ب بتا دیتی میں تو کہہ رہی تھی ان کو ہوگی روٹیاں کباب وغیرہ سب کچھ میں بنا دوں گی ناشتہ تم لے کے چلنا لیکن ان کو نہا بالکل بھی کہتے ہیں نا ان کو بالکل فل پین کر س ٹائم نہیں مل پا رہا میرے شوہر کو تو میں نے تو اپنی ساسو ماں کو کہا تھا اگر انہیں نہیں لگ رہا تو آج کل اتنی فیسلٹی ہیں آج کل تو وہ کتنی کیب شیبیں چلی ہوئی ہیں میں نے کہا ہم ہی لے چلیں گے بچوں کو اکٹھا کر کے
ہاں سیکھ رہ کیفہ بیٹھو آرام سے پہنچو اور ٹائم سے پہلے اپنے گھر آ جاؤ
اور اس میں کیا ہے بچے جب تک پت ہے اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے والدان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں دو وقت کی بات نہیں کرتے ہیں تو انہیں تعلیم دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تبھی بچے کو علم ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے کیسے بڑوں سے باتیں کرنی ہے تہذیب نہیں آتی ہے ان کے پاس ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی ہے کہ بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے بچے ایر بڑوں کے ساتھ ٹائم نکالتے ہیں خوش رہتے ہیں تبھی تو وہ سارے کام کر پاتے ہیں ماشاء اللہ سے
ہاں دیکھو تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے پراکرتک کا دیکھنا محسوس کرنا اس سے بھی بچے میں کافی تعلیم آتی ہے اسے پتہ رہتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے کیا دیکھنے کی چیز ہے اور یہاں گارڈن وغیرہ دیکھ کے اس کے پھولوں کے بارے میں بتاؤ کافی اچھا لگتا ہے
ہوں بت بہت اچھا لگتا ہے پت کتنی سندر سندر ہمارے یہاں تو بے بنے ہوئے ہیں مدرسے بنے ہوئے ہیں ان سب کو بچے دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کیا چیزیں ہیں وہاں کھیلنے کہ ابھی تو میرے بچے کہہ دیتے ہیں مما پاس والے اس میں چلیں گے ہم جو پاس ہمارے ہمارے گھر کے پاس میں قلعہ بنا ہوا ہے صبح کے سمے چلیں گے وہاں دیکھیں گے گھومیں گے میں نے کہا ہاں ہاں ضرور میں نے اپنے شوہر کو بھی بولا کہ آج تمہارا سنا نا مجھے سن کے تو بڑا ہی سکون سا مل رہا ہے میری روح کو تو تم نے بہت ہمت دکھا لی جو اپنے شوہروں اور بچوں کو لے آئی
نہیں میرے شوہر نہیں آئے ہیں میں اپنی امی کے ساتھ ائی ہوں ساسو ماں ارے ان کو فرصتی نہیں ہے تو پھر کیا کریں چھٹیاں نکلی جا رہی ہے بچے اداس سو رہے تھے تو کوئی نہیں امی اور میں اب بچوں کو لے کے چلے اور اس لیے میں نے لنچ بھی تیار کر لیا وہیں ان سے کہہ دیا آپ آؤ تو وہیں سے ہمیں ڈراپ کر لینا
ارے تو مجھے پہلے بتا دیتی اپی تو میں بھی آ جاتی اپنے بچوں کو لے کر کے میں نے کہا ہم ہم بھی اپنی خدمت کروا لیتے تمہاری خدمت کر دیتے ہم بھی ہماری خیریت پوچھ لیتے ہم بھی ہم بھی مل لیتے ساسو ماں سے ملے ہوئے بھی بہت ٹائم ہو گیا پھپھو کو ہم نے کتنا ہم نے سلام بھی بھیجے تھے ان کا تو کبھی جواب بھی نہیں آتا میں نے کہا اس بار ملی آتی میں ان سے
ارے آپ کیوں غصہ ہوتے ہو میں ابھی ان سے آپ کی سلام کرا دیتی ہوں اور ابھی میں گھر پہنچ کے اپنے شوہر کو فون کرنے والی ہوں ابھی کروں گی آتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں کہتی ہوں کہ اگلی بار اگلے سنڈے سنڈے تو کر لی ہمیں کہ اب آپ کے ساتھ ہی پروگرام بنا لیں گے
نہیں نہیں بہت صحیح ہے کم سے کم بچے اکٹھے ہو جائیں گے دس طریقے کی باتیں سیکھتے ہیں اپنی تعلیم اپنے اللہ کا شکر کرنا بچے آپس میں ملیں گے تبھی تو یہ رشتے نبھانا سیکھیں گے ہمارے تو اسلام میں لکھا ہے کہ ایک ساتھ رہنے میں ہی ہم سب سب کی بھلائی ہے بچے تبھی تو آج کل کے بچے فونوں میں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہے نہ بڑے چھوٹے کا لحاظ کرتے ہیں نہ تمیز کرتے ہیں نہ تہذیب ہے اپ کم سے کم تھوڑا سمے بتائیں گے بڑوں کے ساتھ روح کو سکون ملتا ہے کچھ نئی چیزیں سیکھ گے علم حاصل کریں گے تبھی تو یہ اپنی دین دنیا چلا پائیں گے
کے سات ہی چیز کا بھی ہونا ضروری ہے بچوں کو کیا پتا ہمارے پوروج کیسے تھے انہوں نے کیا کیا ہے اب اسے قلعے وغیرہ دکھا اپ مدرسے میں گھمانا ان کو کو تعلیم ملتی ہے الگ سے
نہیں یہ تو بہت نصیب سے نصیب ہوتا ہے ہاں سچائی ہے نا نصیب پتا ہے اپنے اپنے ماشاء اللہ تم نے تو بہت ہمت مار لی کہ تم اپنے بچوں کو لے آئی ہو کہ یہاں سے ورنہ میرے بچے مجھے تو کہے ج رہے تھ بار بار اولاد میری کہہ رہی تھی کہ مما ساری چھٹیا ک ختم کرے جا رہے ہو آپ ہمیں لے کے کیوں نہیں چل رہے ہو میں نے اتنا سمجھایا میں نے کہا نہ تم اتنا تم ٹینشن نہ کرو میں نے کہا ہم تمہیں لے کے چلیں گے گھمانے کے لیے پر وہ کہنے لگے کہ مما چب چھٹیاں ختم ہو جائ گی تبھی لے کے جاؤ گی میں نے کہا اپنے ابو کو بھی تو مناؤ پر نہیں میں بھی نا اپنی پھپھو کو اپنی امی کو سب کو فون کر کے کہوں گی پلان بنا لو ان لوگوں نے آنا ہوگا تو وہیں پہ آ جائیں گے
ہاں اب جب ہم لیٹ ہوں گے ت اپنے یہاں پہنچیں گے
ہاں وہ اپنے یہاں پہ آ جائیں گے ایسے تو بچوں کا بھی ٹائم نکل جائے گا کم سے کم بچے چار لوگوں کے سھ بیٹھ اٹھیں گے اٹھیں گے بات کریں گے تبھی تو وہ کچھ کر پائیں گے
کہہرے ہو پتا ہےا کشمیر نہیں جا سکتے تو پاس میں تو گھما ہی سکتے ہیں ہم
ہاں یہ بات بھی صحیح کری ارے ہر چیز پواکٹ پہ الاؤ کرتی ہے پیسے بھی تو دیکھو نا باجی ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہےاء کیسے کیسے کر کے اللہ آپ پیسے بھرتے ہیں ہم اللہ توبہ کرے ان بچوں کی فیسیں گھمانا پرانا آسان رہ گیا ہے میں نے تو بڑی مشکل سے سمجا آیا ہے بچوں کو کہ بچوں ذرا سن لو تو تم تھوڑا سا ویٹ کرو میں نے کہا تھوڑا اب ابھی ابو کا ہاتھ کھل جائے گا تو اس کے بعد جو ہے کہیں ہم باہر گھومنے کا پلان بناتے ہ
دیکھو پارک وغیرہ پ گھومنے کے لیے ہمیں زیادہ پیسے نہیں بس
ہاں تمہاری گڑیا تو بڑی خوش ہو رہی ہے یہاں آنے کے بعد میرے کو تو ایسا لگ رہا ہے وہی گیم کھیلنے میں لگی ہوئی ہوں گی ادھر ادھر گھوم رہی ہوں گی بھی
لے رہی ہیں اس کی وہ بھائی بڑاا وہ چھوٹی ہے تو اس کے ہاتھ سے کاک کھٹ جاتی ہے آ ترییا دو ایک تو کتی امی دیکھنا میرے پہ دھیان نہیں دے رہی ہے
ارے اسے بیٹ بال وغیرہ کسی چیز میں لگا دو بیٹ بال بھی کھیل لے گی بچے تو بڑے ہو گئے نہیں میرے کو تو تمہارا سن کے بڑا اچھا لگا
سب چیز لے لاتے ہوئے اس کی بیٹ بال کی یاد میں رہی مجھے یہاں آس پاس مارکی کٹنی ہے م اب یہ ہوتے تو لا سکتے تھے اب یہ ہے نہیں
نہیں کوئی بات نہیں رے کچھ فوائل پیپر پر یا کسی چیز کے پیپر پ کی گیند بنا کے دے دو بچے تو ہر چیز سے کھیل لیتے ہیں پیپر کا ہوائی جہاز بنا دو نہیں میں تو تمہاری بات سن کے بہت خوش ہوئی اب میں جو ہے نا اگلے میں اب اگلے سنڈے تمہارے ساتھ چلوں گی
اوکے
کا پلان بنا لیں گے ٹھیک
پستا بناتے ہیں سائنس میزم چلتے ہیں ٹھیک ہے خدا حافظ